اب الرام پورہ وورحمۃہ اللہلہ وبرکاتہ بہت ش ال جناب بہت دن بعد آپ سے بات ہوئی
اور کیا حال رہ گیا ہے آپ کا کیسے ہے آپ کیسے گزر رہی ہے آپ کی زندگی
بس دعا پٹھان جی آپ سنئے آپ کیسے ہو بس میں مضے میں ہوں اور ادھر ہماچل میں
اچھا موسم ہے ابھی بہت تیز دھوپ ہے اور ادھر کی پہاڑ کی خوبصورتی کیا ہی مناظارہ ہے نظارہ تو ایسا ہے کہ من کرتا ہی نہیں ہے باہر جانے کا اتلی سے ہم بالکنی سے پہاڑوں کی طرف ایسے ہی دیکھتے رہے اس نظارے کو ہمیشہ ایسے ہی
چلو اچھی بات ہے اللہ کرے آپ ہمیشہ اسی نظاروں کو دیکھتے رہے اللہ آپ کو اتنی طرح کی کی دے کہ آپ ایسے ہی بہت سارے نظاروں سے لطف اندوز ہو آمر عامین ہماچل نہیں باتیں کرتے رہے جی کہ آپ کی آواز رکنی نہیں چاہیے اور میں اب کرتا رہوں گا اور اس سے ہمیں دونوں کو فائدہ ہوگا جی ہاں جی ہاں ضرور اسی لیے تو ہم بات کر رہے تاک ہم
بے شک جی بے شک
اللہ مقام پہنچے د ایک ساتھ کدم ب قدم چلے ت ایک ساتھ کدم ب قدم چلے کندھوں سے کندھے ملا کے چلے چاروں دوست کندھوں سے کندو میں ل کے چلے جی انشاء اللہ اللہ مقام حاصل کرے زندگی میں اخرت میں بھی انشاءاللہ تو مجھے آپ بولیے کہ آپ نے کھانا کھا لیا جی ہاں الحمد للہ ہم نے تو بوجن کر لیا
یہاں پہ اتنے اچھے لذیذ پکوان بنائے ہیں انہ جہاں پہ ہم رکے ہیں او کیا ہی بتاؤں میں آپ کو بھائی جان ادھر پہ تو بہت
پکوان کھائے ہاں اا وہ تو میں بھی میں نے کھایا ایک تو ہم نے یہاں پہ گوشت کھایا اور مرا گوشت کس کا کھایا گوشت کس کا کھایا گوشت کس کا کھایا وہ تو مجھے نہیں پتا ہے پیڑ کا گ
وہ بہت لذیذ ہوتا ہے آپ نے کبھی کھایا ہے نہیں آپ نے کبھی کھایا ہے بیڑ کا گوشت اچھا ہم تو یہاں پہ بکری کا گوشت کھاتے ہیں جی نہیں ہم تو یہاں پہ بکری کا نہیں ہم تو یہاں بھیڑ کا گوشت کھاتے ہیں اور آپ ابھی کبھی آئے یہاں پہ تو ہم بھی آپ کو اس گوشت کو چکھنے کی
بکریا روز ہم حل حال کرتے ہیں ج بکری کے بغیر تو ہمارا کھانا ہی نہیں الگ سے اترتا جی اب تو بہت بڑے عمدہ لوگ ہے آپ کو بکری کے بغیر کھانا نہیںترنا اترتا ہے ارے نہیں بھائی جان ایسی بات کہاں ہے ارے ہم تو سبزی ساتھ بھی کھانا کھا لیتے ج جی تو آپ بول رہے ابھی ہمیں بکری کے بغیر کھانا ہی نہیں ہوتا آپ مجبوری ہوتی ہے بکری بھی کھانی پڑتی ہے سبزی بھی کھانی پڑتی ہے بکرا بھی کھانا پڑتا ہے گائے بھی کھ بولتے ہیں تو میں آپ کو کیا بولتا ہوں کہ جو آپ ہے آپ ذہنی توازن آپ کا ٹھیک ہے ارے بھائی جال میرا ذہنی توازن تو بہت بڑھیا ہے میں نے سنا تھا آپ کے دوست احباب مجھے بول رہے تھے کہ وہ بچارا تھوڑا نہ ٹھیک پہن نہ ٹھیک ہے اور وہ تھوڑا عضر میں ہے ارے ان کو خود عضر ہے میرا ان دوست تو بزرگوں کو پھینک یو
سائڈ میں رھی جی جی ایسا نہیں بولتے دوست اپنے احباب دوست ہوتے ہیں جگرری کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو ہمیں اچھے سے تربیت کرنی چاہیے بچپن سے ان کو پالنا چاہیے ان کو پوسنا چاہیے ایک بیٹی کی طرح
یہ نہیں ہے ان کو
وہ بات تو ہے وہ بات تو ہے تو وہ آپ کی غلطی ہے جو باپ ہوتا ہے اس کو بیٹوں کی تربیت کرنی چاہیے جی تو وہ آپ کی غلطی ہے نا میرے بھائی جان
میں تھوڑی نا ان کا باپ ہوں
ہاں وہ بات تو ہے وہ بات تو ہے
اور سنائ آپ کے گھر میں کیا حال چال آپ کے پڑوسی آپ کے رشتتے دار سب ٹھیک ارے پرسوں ہمارے پڑوسی ن یار کتا لا آیا ہے بہت شور کرتا رہتا ہے شام کو شیر کو بھی سونے نہیں دیتا ہے اوپر سے ہمارا یہ شیر یہ بہت سل ہے بہت شرارت کرتا ہے یہ پریشان ہوتا ہے ہ ہ وہ بات تو ہے
ہاں وہ بات جو ہے اپ بہت ہی بڑے عمدہ قسم کے لوگ ہیں
اور سب سے زیادہ عمدہ ج جو چیز لگی وہ تو آپ کی شاعری لگی ارے وہ تو آپ کی نوازش ہے کہ آپ کو اس غریب اس ج جی بیسس اس
جی للم انان کی شاعری جی وہ بات تو ہے بات آپ کا بڑان ہےتا با وہ بات تو ہے ل علم تو آپ ہے ن علم بھی آپ ہے بس آپ کی شاعری مجھے پسند آتی ہے کیا ہی بات کیا ہی
ال علم بھی ہے ناہل بھی ہے آہل بھی ہے بے شک ب شک اب تو سبھی کچھ ہے لیکن شاعر بھی ساتھ ساتھ میں ہو گئے ہے ہم تو ارے آپ ا ا چ اپنے اپنی اس منہ سے شاعر کا درجہ کو ہم کو دے دیا یہ اتنا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے بولتے ہیں بس میرے منہ سے اپنا نام لیجے اور ہم پوری زندگی خوشی ہورے ارے باپو جی ارے باپو جی باپو جی بڑھیا بڑھیا بات بہت ہی بہت ہی اع بہترین ب شک سے فرما مجھے لگتا ہے مجھے مجھے مجھے آپ کو یہ رقب دینا پ
دینا پڑے گا باپو جی جی وہاہ بیٹا آپ میرے راستے پہ چلیے آپ بےشک کامیاب ہو جائیں گے
بنڈا ج ج بندہ ایک انسان ایک بندہ ایک فرزند ایک
جی ہاں
ایک بہترین اولاد ایک بہترین بیٹا ایک فرم بردار بیٹی ایک فرم بردار بیٹا
جی فرما رہے ہیں
ایک فرماں بردار شریک حیات ایک بہترینریقےیا کہ جو آپ کی شاعری ہے آپ وہ کہاں سے مختصر ہوگ مطلب متاثر کہاں سے میں تو متاثر تو میں ایک بہت بڑے شعر ہے ہمارے کشمیر میں ہے حاشر عفنان وہ محبت کے تبسر سے اشعار کرتے ہیں تو میں وہاعر ان کی ان کی ان کی میں ب شعار سن کے ایک مجس مجسمے میں نہیں ایک مجلس میں تھا تو ان کا اشعار پڑھ کے میں بہت بہت زیادہ متاثر متاثر مطمئن م ال اللہ ہو گیا
تو مجہ آپ بولیے آپ نے کبھی مہتیی حسن شاعر کا نام سنا ہے
ادے مہدی حسن تو پاکستان کے بہت بڑے اولیا کرام شاعر میں ارےک ارے وہ کیا بول رہی ہو بھائی جان ارے ان کے راستے میں تو
تو ہم نے کئی کئی کروڑ لاکھ لاکھ خرچہ کیا ہے مگر ابھی تک ملاقات نہیں ہوات وہ عمدہ قسم کے شاعر ہے ان کا میں ایک شعر آپ کو سناؤں گا جو انہوں نے مجھے اپنے اساتذہ کے وقت
اساتذہ نہیں اساتذہ نہیں جب انہوں نے آپ کو آپ کو ان کے شاگررد تھے اور وہ آپ کو پیر تھےکک آپ ان کے مرید تھے اس دوران آپ نے جو سیکھا ہے آپ
سنانا چاہتا ہوں کہ ایسی حالت تھی شاعر اس شہر کے پہلے حصے میں ایک لڑکا ایک کھڑکی سے دوسرے کھڑکی تک دیکھ رہا تھا اور اس کھڑکی کے اندر ایک لڑکی بیٹھی تھی تو شاعر ایسے فرماتے ہے کہ
ادھر سے چاند ہم دیکھے ادھر سے چاند تم دیکھو ادھر سے چاند ہم دیکھ ادھر سے چانداند ہم دیکھے نگاہے ادھر سے کرائے اچھا ہماری عید ہو جائے او ہو
و واہ و
یہ تو مجھے لگتا ہے مجھ
مجھے یہ درج گوش کرنا پڑے ب شک بے شک
کیا شاعر نے نے ہمیںدری بنا کے سنایا تھا کیا ہی ہم متاثر ہو گئے تھے اس کی شاعری سے کیا اور نائی ایک بار جالی کے اس پار آپ بیٹھے ہو جالی کے اس پار اور ہم بیٹھے ہیں
جوہ جالی نیچے گر گئی ٹسرارے ہو جائے گی
جوی جالی نیچے گر گج گ ہمارا فور جی کو فائیو جی سگنل آ گیا
تو مجھے آپ بات بولیے کہ
ضرور بہت قسم کے میوے پھل سبزی ملتے ہیں تو آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے مجھے م پسند نہیں ہے مجھے پھل اچھے لگتے جی بے شک بے شک پل تو سب کو اچھے لگتے ہیں آپ کو کس طرح کا پھل اچھا لگتا ہے مجھے انجور انج جوور نہیں کیلا مجھے اچھا لگتا ہے کیلا کی کیلا میں جوف پھل ہے وہ بہت تازہ تازہ بدن کو کر بہت بہت مفید ف اور جو کیلے کا سائز ہوتا ہے وہ بھی مج بڑا متاثر کرتا ہے آپ سے بات ہوگی بے شک آپ سے بات ہوگی کبھی ایک توی الحال کے لیے آپ کے ساتھ الوداع کے لیے آپ بھی خوش رہے میں بھی خوش رہوں گا اور گھر والوں کو میرا سسلام ہاں صحیح بات ہے وقت کا تقاضا ورنہ ہماری بات بہت لمبی چلتی وقت کا تقاضا چلو اپنے گھر والوں کو میرا سلام کہجیے گا اللہ حافظ اور دا ایک خیر کیجیے گا ہمارے حق میں بھی ہم آپ کے حق میں بھی کریں گے ان شاء اللہ لہ انشاء اللہ اور ہماری طرف سے اپنے گھر والوں کو اساتذہ دوست ماں بائپ بہن باپ بیٹی سب کو سلام کیا کہجیے گا پہنچائیے گا اور دعائی ایک خیر م ہمم کو یاد کیجے گا ہر نماز کے بعد دعائی کیر دعائی آفت دعئے نیک چلو نہیں نہیں ایک منٹ السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں ابھی تو ہے ابھی